ہلو اللام وعلیکم باپی کیا حال ہے
وعلیکم اللام بہت اچھھی مزاق ہے تھی آپ بتائیے آپ کا کیا حال چال ہے
سب خیریت ہے الحمد للہ سب خیریت ہے یہاں پہ آپ سنائیے
یہ سب بڑھیا یہ سب ٹھیک کہ اور کیا چل رہا ہے اھی
بس دوپہر دوپہر سب کھانا ہو کے کتا ہے اب ہوگ ت بیٹھے تھے اب آپ کا کال آ گیا ہے سو آپ
صحیح فرمایا آپ نے ای سی ب نے گپچو ہو جائے گی ماری
وقت بول جائے گی تری شرمایا آپ تو
ہاں گ تو ہوگا تو صحی ہے نا آپ کچھ کہ نہ کچھ آپ باتیں کرو کچھ ہممبت ستے ہیں اور آج کل نیند نہیں آتی پتاہ نہیں کیا کرے سارا دن تھکی رہتی ہیں سب دن سارا دن ایسے ہی سارا دن نکل جاتا ہے میرا کیونکہ جب رات کو نیند نہیں پوری ہوتی تو سارا دن میرا رو مطلب کہ لو کہ ایک جھپکی میں نیند آئی آئی پھر اٹھ کے پھر کام کر لے وہ کہتے ہیں نا سارا دن پورا شریر ڈسٹرب ہو جاتا ہے
مری تینتب گا تینینین دی ہو تو گرمی کی وجہ پھر نہیں آ رہی ہو بھی کرنے میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ اچھا تین ہی پوری ہو بوک بھی نہیں پاتی ہے
صحی بات ہے صحی بات صحی فرمایا پ کیونکہ پر نا آج کل و مطلب کہ ل گا یہ موسم کتنی جلدی چینج ہو رہا ہے کل اتنی بارش ہوئی ہے ایک دم اتنی گرم بانک گرمی تھی اور ایک دم سے کل موسم نہ چینج ہوا پر میرے کو اس اس چیز کے لیے اس کے لیے نہیں ہوا پر مجھے یہ نا کچھ ٹائم سے چل رہا ہے اگر میں جس دن میں رات کو صحیح سے کہتے ہیں نا راتری کو میں صحیح طریقے سے نہیں سوتی اسی دن میں کو مانیے اسی دن یہ مطلو آتی ہے مجھے پرابلم
ج جی اچ نہیں تو تبھی سیکھ جتی ہے اگر ہم نے کے کھایا پیا ہووں اچھے سے اپنا پیرا کام کرا ہو تھکاوٹ یہ تو ہی نیند آتی ہے
صحیح فرمایا آپ نے
ٹینشن ہو خ خک سنی بھی ا جاتی ہے اس دہنی سے پورنام ہوتا
ب دیکھو تناؤ تو چلتے رہتے ہے آپ کو پتہ ہے ال گ نا کہ زندگی ملی ہے تو جینا تو پڑے گا تو وہ ایس ملی ہے کہ چلو جیسے بھی ہے نکالنی ہے پر یہ ہے کہ آپ اچھے سے نکالو اچھا کہتے اچھا ہوتا ہے پر کبھی کبھی کوئی دن ایسا آ جاتا ہے جب ہم اپنی نیند نہیں پوری کر پاتے دیکھو ویسے تو ڈاکٹر حکیم یہی کہتے ہیں سات آٹھ گھنٹے کی نیند لینی بہت ضروری ہے ہمارے لیے نیند ہمارے لیے اتنی ضروری ہے کہ ہمارے شریر کو کہتے ہیں نا مرمت کا کام کرتی ہے نیٹ ہماری اور اچھا وکاس ہوتا ہے
ہر عمر سے جوے نے ب آ بہت ب ہے پراپر مین پروپر طری سے سنا کیونکہ اگر بچوں کو میند نہیں پوری ہوگی تو ان کا اچھے سے لیے ڈفرنس نہیں ہو پائے گا وہ بھی ٹھیک سے پڑھ نہیں پائیں گے سست رہیں گے پڑھ ل پائیں گے نہ ان کا شارییرک وشاس ٹھیک سے ہو پائے گا بڑے ہیں تو وہ ٹھیک سے کام نہیں کر پائیں گے ان کو الگ طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں بیماریاں لگتی ہیں سوسنے سےگر نیند چڑی نہ ہوتی
صی سب کو ضروری ہے نہیں دیکھو ہمارے بزرگ کو لے لو وہ ان کو بھی ضروری ہے نہیں اور وہ تو چلو ان کو کوئی اب تناؤ نہیں ہے جیسے جیسے ان کو کہتے ہیں نا ایج بڑ عمر بڑھتی جاتی ہے تو ان کا تناؤ بھی کم ہو جاتا ہے کیونکہ ان کو اب ہمارے اری جذمےوارییا آگی ساری ا فر پڑتا ہے بچوں کو پڑھائیوں کی
ت دور سو نیل ریسی ایک کام ہو کیونکہ ایک عمر بننے سے وہ کیا دیتے کام کم ہو جاتے ہیں شارییرک کام جو ہوتے ہیں ان سے کم ہو جاتے ہیں تو وہ پھر اس اس کے کارن کا تھا کا ب ہوتی نہیں ہے تو اس لیے ان کو رات ب رات نیند ہول جات نہیں لیکن اپنی عمر میں ایسا نہیں ہونا چاہی ہم نے تو فق
ہاں پر ابھی یہ ہے کہ وہون یہ سسٹم بہت اچھا ہے وہ انہوں نے ٹائم سے سو جانا ہے اور ٹائم پھر اٹھ جانا ہے اگر اگر وہ صبح رات کو جلدی ہو گئے سو گئے تو صبح اٹھ جانا ہے انہوں نے چار پانچ بجے ان کو کوئی نہیں کوئی بھی نہیں کہتے نا اسے جیسے چل رہے ہیں ویسے ہی چل رہناا ہے انہوں نے کیونکہ ان کا شریر ویسے ڈل جاتا ہے
م وہ شروع سے وہی عادت ڈ دیں گی اللہ ہماری بھی تو ہے روٹین بھی تو خراب ہے تبھی تو ہمارے لیے سیٹ ہو جاتی ہے ا بھی جلدی آا
سی سی فرمائ آپی پھر پہلے لو پہلے کے کیمپ پہ کام بہت اچا تھا انہوں نے بہت سب کام کی ہے انہوں نے شریرک کام کیا ہے کہتے ہیں نا تو جس سے وہ تھک جاتے تھے تھک کاؤ ہوتا تھا تناؤ بھی ہوتا تھا وہ بڑھ جاتا تھا ج تناؤ تھکان بڑھتی ہے تو آپ مانو گے کہ آرام سے نیند آتی ہے
پ ہمارے اور وہ تو ہے ا ہمارے دیکھو ہمارے تو گھر کے کاموں میں بھی تھی وہ مصروفیت ہوتے ہوئے بھی ہم نہیں کر پاتے ج مشین آ گئی ہیں
ہاں صیح بر
کام تو مشین سے ہی ہو جاتا ہے تو وہ تھکاوٹ نہیں ہوتی نا ان میں
نہیں ہوتی نہیں ہوتی صحی فرمایا آپ نے کوئی کہتے ہیں نیند نیند کے ساتھ ساتھ ہمارا اگر اچھی نیند ملی ہوگی ہمارا موڈ بھی اچھا ہوئے گا ہمارا اندر سے ہم چڑچڑا بن نہیں ہوگا
یہ بھی تو سح ہی سا ہےار
تو کیاتےنا اپ میں رو کا سما ہے جو ان کو ایک ان میں ایک اچھی عادت ڈالو سونے کی
ہ وی سے م چی ہوگی پھر کچ ڈا پ س ڈ آ بس کی آئے گا توکہ بیماریاں بھی کم کری
سی کرو ہے آپ نے
اس سے آگے بیماریاں بھتی ہیں ڈائجیشن ہو گیا رس لیول پر گیا ماہتی دین آ گ گنیت چھتی پر ج بابیا ہو جات گ ہے
صحی بات صحی فرمایا آ کی آپ نے بالکل اسے یہ اگر ہماری نیند پوری ہوگی تو آپ کو پت ہے ہمیں کئی بیماریوں سے لڑنے کی یہ شکتی بڑتی بڑھتی ہے تبھی ہم اچھی سے
صحی نہیں آپ کو صحیح کرناات
عضرب دزات تک جاگتے رہو گے تو آپ کو آپ کا آپ کا شری کیسا ہو جائے گا اور وہ آپ کو کیا ملے گا ہانیکارک ہوئے گا آپ کے جس کے جس کے کارن آپ سوستھ نہیں رہ پاؤ گے نہ آپ کا کھانا پینا ہوگا پاچن کریا ساری خراب ہو جائے گی کیا کیا پائدا تبھی کہتے سا کے نیند ہونے بہت ضرور بھی ہے پر مجھے لگتا
آنا شان آنا تھوڑی سی شان سل سیا کرے آپ بھی اس سے بھی تھوڑا سا خرچ آتا ہے تھوڑا سا آپ کا شریر الگ سے ایکٹیویٹی کرے گا تو شاید آپ کی میںھر پڑے آپ ر کر کے دیکھ
صحی فرمایا کیونکہ سے نیند آپ کو بت ہے نا امیونٹی پاور بھی بڑھتی ہے اگر ہماری شریر سوستھ رہے گا گ تو ن نیچرلی اندر سے ہماری امیونٹی پاور بھی بڑھاتی ہے نیند ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ بالکل سوستھ رہتے ہو صبح صبح ہم اٹھتے ہیں تو ایک تازگی فیل ہوتی ہے تبھی کہتے ہیں نا وہ سیر پہ جاؤ ویام کرو یوگا کرو اسی لیے کہتے ہیں نا
جٹ ٹیک ہے وہی میں نے تو نا تھوڑی کسرت وغیرہ تھوڑی بت ش یہ بینا شرو کریں تو اس سے آپ کو تھوڑا سا اچھا محسوس ہوگا پھر آپ کو امید بھی آئے گی تھوڑی بہت
سیتا
تو آپ کو ا چھان لگے گا
پر ب آج کل کے بچے یہ کیا کرتے ہیں چھٹیاں ہوتی ہے تو دیر رات تک جاگنا سارا سارا دن فون چلانا وہی ہے رات رات ایک ایک دو دو بجے تک ان کے فون چلتے ہے تو ہم ہم ہم تو کہتے ہیں نا امی ابو ہم جیسے ان کے تو ہم سو جاتے ہیں ہمارے باقی گھر کے بڑے بزرگ بھی سو جاتے ہیں تو وہ بچے تو سارا دن اپنا موبائل چلاتے ہیں پھر دیر صبح کتنی دیر تک جاگنا انہوں نے ان کی نیند کتنی ڈسٹرب ہو ہے ان کو یہ نہیں پتا ان سے یہ بیماریاں بھی لگ رہی ہے مٹ موٹاپا بھی آ رہا ہے موٹاپا ایک ایسا کارن بن گیا ہے آج کے ملک میں آپ سمجھ نہیں آپ سمجھ نہیں سکتے کہ موٹاپے سے ہر روگ پریشان ہے اور اس کا مین کارن ہے نیند نین ل ہر چیز کو ہلا کے رکھ رکھ دیتی ہے
کئی گھرو ن آپ گ گھر بکل چلتی ن ہونا تو بہت ضروری ہےسے م با کے لیے اپنے اچھی اچھی گروتھ کے لیے اپنے شریر کے لیے ہر چیز کے لیے م ہوھونا بہت ضروری ہے
ہو جا صحی فانوایا آپ نے بالکل
ہم سو کر ہی اپنے کچھ جو ہوتی ہے اس پہ کیا کہتے اسٹریس پہ کچھ دور رکھتے ہیں اگر ہمیں تھوڑی سید اچے سے ڈنگ لے آ جائے گا نہیں تو ہمارا دماغی سے کام نہیں
نہیںٹ نہیں کرتا صحیح کہنا ہے مطلب اپنے جین کو اگر سوستھ اور خوشحال بنانا چاہتے ہو تو اچھی نیند آوشک لو کیہ بہت ضروری ہے کیک اگر ہم نے کہ نا جینا ہے تو جینے کے لیے اپنے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے
جی
شریر کو ن نئی طریقے سے ہاں ارجا پردان کرو جس سے آپ کی لییل بھی پوری ہو اور اپنا آپ کا آگے ہول بھی اچھا رہے چلو ٹھیک ہے